السلام علیکم بھیا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے بتیجا
تو الحمد للہ اپنا بتائیے
اور تو اور بتاؤ سوچ رہے ہیں کہ کیسے تم آج کال کر دیا بھتیجا بتیجا
بس آپ کا یاد آتا تھا تو ایسے ہی سوچے آج چلو یاد کر لیتے آپ کو
ہم کولاگا کہ چچا جان کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا کیا
نہیں نہیں
اور بتاؤ پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
سب تو ابھی الحمد للہ اچھا ہی چل رہا ہے
اچھا اور کھانا پینا ہو گیا ہم تو ابھی ڈالڈن گنج میں ہی ہیں
اچھا تو وہاں پہ کیا کر رہے ہیں
ابھی یہاں پہ رہ کے تھوڑا سا فائنل ایئر کا پڑھائی کا تیاری کر رہے ہیں مطلب گھر پہ ہی کر رہے ہیں رانچی جانا ہے پھر پڑھنے
اچھا
ہوں اور بھتیجا بتاؤ
تو
رانچی اگر بارہ ربیلوبل کے بعد جائیں گے
او تو آپ بولے تھے کہ جیسے میرا بھی تیاری کروانے کے لیے
تو تمہارا تیاری کروائیں گے تو تمہارا تیاری جیسے بات ہے کہ ہم بارہ بلل کے بعد جائیں گے ایک دو مہینہ بس ایڈمیشن اڈمشن کا کام کروا کر اور آن لائن ایڈمیشن وغیرہ آن لائن سب کچھ کر کےھر یہیں پہ آن لائن گ پہ لیپ ٹاپ سے پڑیں گے وہاں بس جانا ایڈمیشن کے کام وغیرہ لے کر جس میں ایک دو مہینہ رک کر وہاں دیکھیں گے وہاں کا نیچر کیسا ہے
اچھا تو م رانچی میں ایڈمیشن کروانا ہے
ہاں راچی بس اس اگلا سال کروانا بس اس سال ہم جا رہے ہیں وہاں کا نیچر دیکھنے کیا حال ہے کیا ہے میرا فیملی ممبرس بھی وہاں پہ رہتے ہیں کوئی کوئی
ہوں اور بتاؤ تمہارا تیاری کروائیں گے ٹینتھ کا ایگزام ہے تمہارا
ہاں ہاں
ہاں سب کروا دیں گے
تو بارہ رب یہ بول تو ابھی سیپٹمبر میں ہے نا
ہاں
تو سپٹمبر پھر تم تو دسمبر میں آئے گا نا
ہم تو دسمبر میں آئیں گے
ہاں تو پھر کیسے ہوگا تو
جو ڈسمبر تو جنوری فروری لاسٹ فروری نے میں تمہار میرےاس ایک ڈڑ مہ رہا ایک ڈڑ مہ میں تمہ پہے سے کو تیار رہ گاھر ایک ڈیڑ مہ میں ہم تم کو ب دیں گے کہاں سے کیا ہوگا ایک ڈیڑھ مہین
اچھا او اور ابھی تو گھومنے وومنے کہیں جا رہے کہ نہیں
نہیں گھومنے تو ابھی نہیں بگلا سال جانا ہے عید کے بعد ابھی عید کے بعد دہلی اجمیر وغیرہ جائیں گا ابھی تو کچھ دن میں نیتر ہاٹ کے لیے نکلیں گے گھومنے جیسے آبھی کاوس موسم بہت اچھا ہے
کون کون
ہے اور میرے دوست لوگ ہیں
اچھا سر مطلب ا فرینڈس گروپ
ہاں فرینڈس گروپ ہی ہیں چلنا ہے تمہیں بھی
نہیں ابھی تو پیسہ ویسا نہیں ہے تو کہاں سے جائیں گے
کا ہے پیسہ کیوں نہیں ہے جمع نہیں کر کے رکھے ہو گھر سے مانگو
نتر ہاٹ جانے کے لیے تو مطلب
پانچ ہزار کم سے کم چاہی رہے گا
ہاں ہاں جائیں گے تو اپنا ہی پیسہ سے لیکن
کوئی بات نہیں تم اپنے دوستوں کے گروپ میں جانا ہم لگ تو بہت بڑے ہو جاتے ہیں تم سے
اچھا زیادہ بڑا تھوڑے ہوتے ہیں
پھر بھی ہو جاتے ہیں نا میرے سے میرے جو دوست لگ لوگ میرے سے تھوڑا بڑا بڑا ہے تو تم کو اتنا مزہ نہیں آئےا
ہاں ہاں اور پتا ہے ہم لوگ جیسے بیٹ لگائیں تھے سمجھے
ہمم
تو وہاں گئے تو اتنا پھر مزہ نہیں آیا جیسے
اتنا مزہ نہیں آتا ہے
ہاں جیسے انٹری کیے نا مطلب دو تین دن پہلے گئے تھے
ہمم
تو انٹرے کیے تو ہ لگا لگ ہی نہیں کہ کچھ ہے وہاں پہ بس ایسے ہی ٹہل کے آگئے اور ہرن بس ہرن اور بندر تھا اور کچھ نہیں
جو شیر وغیرہ نہیں تھا وہاں پہ
نہیں جیسے ہم احسان بھائی سے پوچھے تھے
ہمم
تو وہ بولے کہ شیر ویر تو ویسا کچھ ہے نہیں
احسان بھائی سے مت پوچھا اگر اس کو خود بتا ہی نہیں رہتا تو تم کو کا ہی بتائے گا
اچھا
یہ تو خود م خمی ہے
ہاں
جیسے وہاں شیر ویر ہے کہ نہیں
بیتلا میں بیت بیتلا میں کبھی کبھی شیر آتا ہے م بیتلا کو جیسے بہت لوگ زیادہ لوگ گھومنے نہیں نہ جاتے ہیں اندر اور بیتلا میں سب جانور لانا پاسبل جیسے میں تمہیں پتا ہے آج کل میں مانجی میں گھومنے جاتا رہتا ہوں آکل اور مانجھی گیا تھا کچھ دن پہے پتا ہے نا مانھی تو وہاں پہ بہت سارا جانور جو ہر ایک بہت سارا کاگر سبھی تھا ٹائگر تھا لائن تھا ایپوپوٹامس تھا ہاتھی تھا اورٹ ٹائگر میں بھی روائل بینگول ٹائگر تھا اور شیر تو بہت ہی طرح کہتےے ہیں شیر سیرنی سب تھے اور اسنییک میں بہت سارے اسنیک تھے پائتھن اجگرر
اچھا
ہمم اور وہاں کا جیسے نیچر بھی کہ پیڑ پھول پودا وغیرہ بھی بہت سارا ہے اور رانچی بارش کے موسم میں گھومنے کا الگ ہی مزہ آئے بھائی
جی جی جی اور یہاں پہ جیسے ہم لوگ جا رہے تھے نا ادھر سے بیتلا تو مطلب اس سال اتنا بارش ہوا ہے کہ مطلب روڈ میں پورا جیسے پیڑ پیڑ ہے نا روڈ ر پور آ گیا ہے
اچھا
پورا جیسے پتا وتا سب روڈ پہ آ گیا آدھا
ہوں
تو مطلب اچھا ہی لگ رہا تھا جانے میں
جس کے ساتھ گیا تھا
ہاں ایک دوست
اچھا اور گرل فرینڈ کا کیا حال چال ہے
گرل فرینڈ کا سب حال جال تو ٹھیک ہی ٹھاک ہے
تو گرل فرینڈ سے نہیں ملواؤ گے ایک لوتا بھتیجا ایک لوتا بھتیجا ہے وہ
اچھا جائیں گے اکتوبر میں ہم اورنگ آباد تو چلنا ہوگ تو چلنا
ہوں ٹھیک ہے
اور آپ بتائیے کچھ اپنے بارے میں
کیا ہم بتائیں
ہ
جے ابھی جیسے سیف لک سے آپ کا بات ہوتا ہے کہ نہیں
صاحب سے تو ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوا تھا ہم سوچے دونوں کو کیسے تم لوگ یاد کر لیا ہم کو
اچھا تو آپ تو یاد کرتے ہیں نہیں تو ہم لوگ اس وج یاد کر لیتے ہیں
نہیں مطلب جیسا ہے کہ اب اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے پڑھائی وغیرہ میں بزی رہتی اور ہمے گرل فرینڈ بھی ہے تو اسی سے بات چیت کرتے رہتے ہیں
او
ا
ہاں تو وہ آپ کے گرل فرینڈ کا تو بارے میں ہم کو معلوم ہے
کون تم کو بتا دیا
آپ ہی تو بتائے تھے ہم کو شاید
ن ہی بتے کیا کریں بھول جاتے ہیں
اچھا مطلب اتنا دماغ کمزور ہے
کمزور نہیں دیکھو آج کل ملتا ہے تو سب کو یہی پوچھتا ہے گرل فرینڈ کا کیا حال چال کریں تو بتانا پڑ جاتا ہے گرل فرینڈ ہے کہ نہیں تو اسی میں کتنا لو کو بتایا کتنا لو کو نہیں بتایا یہ یاد رکھنا تھوڑا مشکل لگتا ہے
ہاں
ہ
ہ
ا گر بتاؤ
اور سب گھر میں ٹھیک ہے نا
ہوں گھر میں ٹھیک ہے تم بتاؤ اپنی ممی کا حال چال ممی پاپا لوگ کا
سب ٹھیک ہی ہے
اور جیسے وہاں ندی ہے نا ندی میں پانی وانی آئے گی ہے کیا
ہاں ندی میں تو پانی آ گیا ہے تھوڑا بڑھ گیا ہے کی وجہ سے جو نیا والا پل بن رہا تھا اس کا بھی وہ بھی بننا بند ہو گیا
اچھا اور سننے میں آیا کہ وہاں ندی میں ایک کنواں بن رہا تھا
ہ کنواں کا بھی کام آدھا رک گیا ہے پانی کی وجہ سے
اچھا اور جیسے میرے گھر طرف ہے نا تو ادھر بھی بن رہا تھا مطلب گھر ب پانی کے پانی پورا بھر گیا تو مستری لوگ بھی یہ سب چلا گیا ہے
اچھا
سب بولا کہ کہ نہیں ہم لوگ اتنا پانی میں کام نہیں کریں گے اور سب بھاگ گیا
ہ بات صحی ہے نا پانی میں جیسے کام کرنے میں بہت دقت ہوتا ہے اور جو مالک ہے وہ بھی کام نہیں کر پاتا ہے کیوںکہ مطلب بہت دقت پڑ جاتا ہے نا پانی سے کنکریٹ وغیرہ سب بھیگ جاتا ہے
ہاں ہاں ہاں اور جیسے کیاچی بولتے ہیں اس کے جیسے بیتلا کے آگے ہے کیاچی نام ہے کمل دا
کمل دہ پھر اس کے آگے پلاامو قلع یہ سب ہے
ہاں تو جیسے کمل دام میں ویسے کیاچی کیاچی ہے
کمل دہ تو ہم کبھی گئے نہیں گھومنے
او
دیکھو گھومنا ہے تو ابھی رانچی جاؤ وہاں مزہ آئے گا بہت
ہاں ابھی تو جیسے ہم ٹینتھ کے بعد جانے ہی والے ہیں راضی
پڑھنے کے لیے گھومنے
نہیں ہاں وہیں پہ مطلب رہیں گے وہیں پہ پڑھیں گے کام وام بھی سب وہیں پہ ہوگا
اچھا ہے
جیسے میرے مجلے پاپا ہے نا وہاں رہتے ہیں تو میرا بھی وہاں بہت رشتے دار رہتے پھوپی لوگ تو ان لوگ ہی بولی نا کہ آج اب یہاں ہم کام بھی لگوا دیں گے یہاں پڑھائی بھی کرنا ہم بتائیں گے ایک ایسے اسٹ اسٹینوگررافر ہے
اچھا
تو وہ شاید آرٹس میں آتا ہے شاید
ہوں
تو اس کا اسی کا بولا کہ کورس کروا دیں گے ہم اور نوکری بھی یہاں لگوا دیں گے اور جب تک پڑھائی چلتا ہے تب تک کچھ کام بھی کر لینا ہم بولے ٹھیک ہے آتے ہیں
اچھا ہے
وہیں پہ رہیں گے اور الیون ٹویل بھی وہیں پہ کریں گے اور وہیں پہ مطلب سارا کام وام بھی وہیں چلے گا
آپ چلو وہ اچھا ہے پڑھو پڑھائی کے بنا کچھ نہیں ہے
ہاں ہاں ہاں
بجنس کرنے کے لیے بھی بہت پیسہ چاہیے رہتا ہے
ہاں آپ ابھی کیا چیز سوچے ہیں کچھ کرنے کے لیے کہ نہیں
ہم ابھی ایسے کچھ سوچے تو نہیں ہے کیا پڑھائی کو لے کر پڑھائی کو لے کر پڑھائی کو لے کر سوچنا کیا ہے ہم کو میرا تو ٹویلھ فنل جب سیکنڈ ایئر چلیے رہا ٹویلتھ انٹر کا کمپلیٹ ہو جائے گ اس کے بد پھر ہم پی ایس سی کا پریپریشن کریں گے انشاء اللہ ہو ہی جائے گا
آپ کو آئی پی ایس بننا ہے
نہیں آئی پی ایس نہیں بننا ہم کو آئی ا ایس بننا ہے
بڑھیا ہے یہ بھی مطلب جیسے کیا کہ یو پی ایس سی کا تیاری ہے نا
ہوں
وہ بہت مطلب کم لوگ کرتے ہیں تو بڑیا اگر آپ کا ہو
کم نہیں سب سے زیادہ اگر ارے سب سے زیادہ کمپٹیشن کسی چیز میں ہے تو ی پی ایس سی میں ہی ہے بات یہ ہے کہ اب تم تمہار کمر اس لیے تم جے نیٹ کے بارے میں زیاد جانتا ہو یو پی ای سی کے بارے میں جان گے جب تم ٹولتھ کمپلیٹ کروے تب
اچھا
ہاں یو پی ایس سی کا اتنا کمپٹیشن تو کسی چیز میں نہیں ہے بابو ایک کہ ابھی کے ٹائم میں سب سے بڑا نوکری آئی اے ایس ہی ہوتا ہے
ہوں
ہاں تو اس میں اگر مان لیجیے لگ گیا تو اچھا ہی ہے اچھا خاصا سیلری بھی ملے گا
سیلری سے بڑھائے گ اس سے وہ مطلب ڈی سی بننے کے بعد ہے کہ تھوڑا قد اونچا ہو جاتا ما کار بچے گی ہو اور بتاؤ بڑے بھائی
سب تو ابھی اللہ کرم ہے
ہوں
اور آپ سے بات کر کے بھی بہت مطلب اچھا لگا کہ چلو پہلے جیسے آپ مطلب بات کر رہے ہیں کوئی گھمنڈ ومنڈ نہیں ہے
نہیں گھمنڈ میرے اندر نہیں ہے میرے اندر کسی چیز کی گھمنڈ نہیں ہے
جی جی یہی چیز تو آپ کا اچھا لگا ہم کو
اچھا کیا پہلے